بیکم
وعلیکم السلام بھائی جان
بھائی جان ٹھیک ہوچے سے
ہاں جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو
بس شکر اللہ کاا بس بڑھیا آپ سناو آپ کیسے ہو گھر میں سب کیسے ہیں
ہاں جی گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ سنائیے بس کھانا کھا رہے ہیں تو بیٹھے ہیں ابھی
اچھا گرمی کتنی ہو رہی ہے
گرمی بہت زیادہ ہے
جی گھر پر ہی بیٹھے ہو کیا
نہیں باہر بیٹھا ہوں ابھی
جی جی تو میں نے بھی سوچا آپ کو کال کر کچھ آپ کو جان شکاری دور آپ سے کچھ جانکاریاں حاصل کروں
جی بھائی جان بے شک کس چیز کے بارے میں آپ کو ک جانکاری چاہیے
ہاں جی تو بھائی میں آپ کو کچھ بازار کے بارے میں یعنی مارک ک کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں
جی بھ جان
میں آپ کو بازار اور مارکیٹ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں
جی بھائی جان
ہاں جی جیسے کہ بازار انسانی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ اپنی روزمرہ کی ضرورت کی آشائ پورا کر دیتی ہیں
جی بھائی جان
فروغ کرتے ہیں ہر شہر اور گاؤں میں مختلف قسم کے بازار ہوتے ہیں آپ کو پت ہی ہے جیسے مطلب جیسے سبزی منڈی کپڑوں کا بازار بائی جان الیکٹرانکس بھی ہوتے مارکیٹ گوسری مارکیٹ
جی ب جا
بازار صرپ خریدو فروغ کا مارکز نہیں ہے بلکہ معاشی طریقہ کا روزگار
ہ
رو اور رابطہ کا بھی اہم ذریعہ ہے
جی بھائی جان
جس جس سے ملک کا بازار مضبوط ہوتا ہے اس کی معشت بھی مضبوط ہوتی ہے بازار کا بہت سے فائدے بھی ہیں لیکن اگر مناسب انتظام نہ ہو تو کچھ نقصانات بھی پیدا ہو سکتے تو آپ بھی بھائی جان اس کے بارے میں کچھ بتائے بازار کے بارے میں
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا روپے اٹھایا ہے جی بھ جو یہ جو یہ بازار ہوتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کے یہ ہماری زندگی کا اہم ایک حصہ ہے اب کیونکہ دیکھو دیکھو بائی جان بازار نہیں ہوگا تو ہم چیزیں کہاں سے لائیں گے
جی بھائی جان
سبزی منڈی نہیں ہوگی تو سبزی منڈی کہاں سے لائیں گے تو یہ ہماریے یہ ہماری زندگی کی ضروریات بن چکی ہے آپ
ہاں جی بھائی
تو میرے حساب سے جو بازار ہے ان میں زیادہ جو گاڑیاں لگاتے ہیں نا ان کے سامنے ان گاڑیوں والیوں کو بولتے میں بولنا چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے گاڑیاں نہیں لگ کیونکہ ان کے کاروبار میں پرابلم ہو جاتی ہے پھر
جی بھائی
جو یہ جو یہ پھر بھیچ نہیں سکتے ہیں تو میرے حساب سے تو بازار جو ہے یہ ہماری زندگی کا بہت اہم بہت اہم حصہ بن چکا ہے
ہاں جی میں
تو آپ میں آپ سے پوچھا تو آپ بھی کچھ جانکاریاں تو اس کے بارے میں جو ہمیں فائدے مند ہو
بازارچ فائدے آپ کو بتاؤں گا
جی جی
جیسے بازار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے میں اور ہر چیز میں مدد کرتا ہے اسے وقت اور مح بھی بچتا ہے مختلف دکانوں کے موجودگی کی وجہ سے گرک مختلف قسم کی چیزیں لیتے ہیں جس میں کوالٹی مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی پسند کے مطابق چیزیں خرید سکتے ہیں بازار روزگار کا بہت بڑیا ذریعہ ہے ہزاروں لوگ دکانوں شاپنگ مالز ہوٹلز ٹرانسپورٹ اور دیگر کاروبار سے روزگار حاصل کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے بادشاہ اس سے بے روزگاری میں بھی کمی آتی ہے اور لوگوں کا معیاری زندگی بہتر ہوتی ہے بازار ملک کی معیشت کو مضبوط بناتا ہے
جی جی جی جی
تاجر کسان اور کاریگر اپنی پیداوار بازار میں ہی بیچ بیچ کر منافع کماتے ہیں اس سے تجارت بڑھتی ہے اور حکومت کو بھی ٹیکس کی صورت میں اڑانی حاصل ہوتی ہیں
جی جی جی بھائی جاناں بے شک
ہاں جی جی بازار سماجی تعلقات کو بھی مضبوط کرتا ہے لوگ شاپنگ کی دوران ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بات چیت کر لیتے ہیں تجربہ حاصل کرتے ہیں اور نئے نئے کاروبار س رواابطہ قئم کٹتے ہیں
جی جی بائی جان بھیش ہیں
تیواروں اور خاص موقعوں پر بازاروں کا رونق لوگوں میں خوشی اور اتساہ پیدا کرتی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں جس دن کچسی تیوار یا کچھ فیسٹیول ہو اس دن بازار بہت زیادہ چمکتے ہیں اس میں لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں سب لوگ خوش ہوتے ہیں خریدتے ہیں چیزیں
جی جی جی بھائی جان بے شک
جی میںیم ہاں جی آپ بھی بتائے اس کے بارے میں کچھ
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا سوال ٹاپک اٹھایا ہے تو میرے میرے حساب سے میرے حساب سے لوگوں میں جو جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو بھی اپنے چھوٹی موٹی دکانیں چلانی چاہیے کیونکہ جب چھوٹی چھوٹی موٹی دکانیں وہ اسٹارٹ کریں گے تو پھر آگے کام بڑھتا جائے گا آگے کام بڑھتا جائے گا تو پھر اس کو بھی روزگار ملے گا اگر پہلے سے وہ تھوڑا تھوڑا ہی اسٹارٹ کرے گا تو آگے آگے جا کر پھر وہ اچھے سے سیٹ ل ہوگا تو میں ہے نا بھائی جان ترقی کرے گا تو میں یہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے جو بے روزگ گ ہے ان کو میں یہ ان کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ان کو چاہیے کہ وہ بازار میں جائے وہاں پر کچھ سیکھے کیسے د دکاندار کیسے اپنا کاروبار چلاتے ہیں تو پھر وہ اپنے اپنا کاروبار بھی اسٹارٹ کرے گا اگر تھوڑا ہی کرے گا تو لیکن کاروبار اسٹارٹ کرے گا
ہاں جی بھائی
ہےینا باجا
ہاں جی بھائی جاں صحی بو رہا آپ
جی جی
ایسے میں آپ کو بازار کے کچھ نقصانات بھی بتاؤں گا جہاں بازار ایک بہت سے فائدے دیتا ہے وہی کچھ نقصانات بھی ملتے ہیں بییر اور ٹریفک کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے شور شرابہ اور ہوا کی آلودی بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں کچھ دکاندار زیادہ منافع کمانے کے لیے گغیر معیاری یا نکلی ہے ایسے فروغ کرتے ہیں اس سے گراہک کو مالی اور صحت دونوں قسم کا نقصان ہو سکتا ہے تو اس لیے لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیکہ کوئی بندہ اگر کوئی چیز خریدے تو اس کا بچارے کا نقصان ہوتا ہوتا وہ اس کو وہ خوشی سے وہ خرید لیتا ہے اور وہ پھر وہ دکاندار اس کو ہ ٹھگ لیتا ہے بازار میں جب کتری چوری اور دھوکہ دہی کی وقت بھی کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے تیوہاروں کے دنوں میں قیمتی میں اضافہ ہو عام عام کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے پلاسٹک بیگ اور کچرے کے زیادہ مقدار ماحول کو آلودہ کرتا ہے جس سے صفائی اور صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا اچھا سوال کیا
آپ بھی کچھ بتائیں ان نقصانات سے کیسے بچے ہیں
جو یہ جو یہ جو جو کبھی فیسٹیول ہوتا ہے عید کا تہوار ہوتا ہے اس دن اس دن زیادہ ہی بھی اس دن زیادہ بھیڑ ہوتی ہے لوگ خوشی سے آتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے تو وہاں پر اس وہاں پر زیادہ ہی پھر یہ کچرا ڈالتے ہیں سڑک پہ تو میں میرے میرے حساب سے ان ان کو وہاں پہ ڈسٹ بین رکھنا چاہیے کیونکہ دیکھو ہے نا بھائی جان کہ ماحول ہاں صفائی کا خیال رکھیں کی گندے ماحول کو صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے بھائی جان دیکھو جو دکاندار جو دکاندار یہ سب بیچتا ہے سامان بیچتا ہے کپڑے بیچتا اس کو چاہیے کہ میں صفائی صفائی پہ بھی دھیان دوں ہے نا بھائی جان
اور کچھ آپ نقصانات بتا سکتے ہو
ہاں جی بھائی میں کچھ نقصانات آپ کو بتاؤں گا بازار میں شاپنگ کر ہمیشہ بل لینا چاہیے وہ صرف معی معیاری اور اصلی عشا خریدنے چاہیں حکومت کو بھی قیمتوں قیمتوں پر نظر رکھنی چاہیں اور نق لی سامان فراہم کرنے والوں کے خلاف ہو سکتا ہیں قدم اٹھانا چاہیں آم کو بھی سف صفائی کا خیال رکھنا چاہیں اور کچرا کچرا ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیں اس کو ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیں اور مارکیٹ کی صفائی رکھنی چاہیے
جی جی جی جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا تو میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جو جو یہ لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے جو یہ جو یہ فیسٹیول پہ یہ نقلی سامان بیچ ان پہ کاروائی ہونی چاہیے
ہاں جی بھائی جان جی بھائی جان ڈی ایس ٹی بھی کم لگانا چاہیں ان دنوں میں تھوڑا آفر بھی دینا ہاں
ہاں ہاں ریٹ ریٹ میں بھی کو کوئی ریٹ میں بھی تھوڑا اضافہ کرنا چاہیے سرک سرک کو بھی یہ سوچنا چاہیے سرار کو بھی چاہے کہ ریٹ میں بھی اضافہ ہونا چاہیے اور میں دکاندار جو یہ گاڑی لگاتے جو یہ جو یہ جام لگاتے ہیں بازار میں ان کو ان کو بھی وہاں پہ بھی کوئی ٹرافک والا وہاں پہ بھی ان کو ان کے لیے رکھنا چاہیے کہ بھیڑ نہ لگے کیونکہ اس سے ماحول میں پھر خرابی ہو جاتی ہے ہیں نہ بھائی جان
ہاں جی بھائی
تو آپ آپ نے مجھے آپ نے مجھے بہت اچھی جانکاری دی ان شاء اللہ میں جو میں جو ہمارے جو میرے دوست یا ہم سا رشتے دار کوئی دکاندار ہوگا تو میں انشاء اللہ انشاء اللہ میں اس کو یہی یہی بولوں گا کہ جی جی جی
بازار انسانی زندگی اور ملک کی معیشت کو بہتع عام حصہ ہے یہ لوگوں کی ضرورت پوری کرتا ہے روزگار میں بھی موقع پیدا کرتا ہے
جی جی
اس لیے ہمیں بازار کے فائدے اٹھانے چاہیے اور اس سے نقصانات سے بچ چاہیں اور ہمیشہ احتیاط اور سمجھداری سے شاپنگ کرنی چاہیں آپ بھی بھائی جان لوگوں تک یہ ب پہنچائے
جی ماشاء اللہ انشاء اللہ میں پہنچاؤں گا آپ نے بہت اچھی بات کی تو جو بھی میری نظر میں میرا دوست میرا فرینڈ میرا گھر میرا ہمسائے پڑوس رشتے دار جو بھی جو بھی دکاندار بازار میں ہیں ان سے میں اپیل کروں گا کہ وہ اپنی دکان اور دکان کے باہر صفائی رکھے اور نقلی چیزیں نہ بھیجے
ہاں جی بھائی بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں
مجھے بھی بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہوئے
رہیں گے
انشاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی کوئی جانکاریاں آپ سے بھی لوں گا آپ بھی مج سے لو گے تو تو اللہ حافظ
اللہ حافظ بائی